اللام بھائی جان
ترے بھائی جان آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو آپ
جی جی جی جی جی ٹھیک
ٹھیک ہے بھائی ہم بھائی جان میں آپ سے ایک موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں
جی جی جی فرمائیں
آ جی میں میرا موضوع ہے غریبوں کی مدد غریبوں کی مدد کرنا بہت نیک کام ہے ہمیں ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے صدقہ اور خیرات دینی چاہیے کسی کو بھوکا نہیں سونا چاہیے مدد سے اللہ خوش ہوتا ہے غریب بھی ہمارے غریب بھی ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے انسانیت اسی کا نام ہے اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں غریبوں کی اگر ہمیں کہیں پر کوئی بھی غریب دکھے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے بے جھجک بنا سوچ ہی جی جی آپ کا اس کا اس
جی جی میرا میرا میرا اس پہ یہ خیال ہے غریب کی مدد کرنی چاہیے لیکن غریب کو اپنے اوقات میں رہنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی کبھی کبھی نہیں آپ کو اس بات کا برا بھی لگے گا لیکن کبھی کبھی وہ اپنی پہنچ سے باہر ہاتھ نکالتے ہیں جہاں تک ان کا ہاتھ جا نہیں پاتا تو انسان کو اپنے حساب سے دیکھنی چاہیے چیزیں جہاں تک اس کی پہنچ ہے اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے
جی بالکل درست فرمایا آپ نےے ہمیں دیکھ کے مدد کرنی چاہ اگر غریب ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مدد کے لائق ہے
میں اپنے موضوع پہ آنا چاہوں گا جس کا انومان ہے پیسے کی اہمیت
جی جی
پیسہ انسانی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے آج کے دور میں ہر انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے کا محتاج ہے کھانا کپڑے مکان تعلیم اور علاج جیسی بنیادی ضروریات پیسے کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے اس لیے پیسے کو زندگی کا ضروری ذرائعہ سمجھا جاتا ہے پیسہ محنت اور ایمانداری سے کمانا چاہیے جو لوگلی حلال طریقے سے پیسہ کماتے ہیں ان کی زندگی میں سکون اور برکت ہوتی ہے محنت سے کمائی کمایا گیا پیسہ انسان کو خود اعتماد ہی دیتا ہے اور اس سے عزت کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیتا ہے جیسے کہ آپ دیکھو گے ہم نے یہاں اس پہ محنت سے پیسہ کمایا آپ کو کتنی خوشی آئی جب آپ کو محنت کے پیسے آپ کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں
جی بہت زیادہ بہت خوشی ملتی ہے
جی جی
جی ہمیں پیسوں کا صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس اگر ہم اللہ ہم پر مہربان ہیں ہم پیسے والے ہیں تو ہمیں اس پیسے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے ہمیں زکا دینی چاہیے
لیکن ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جی بالکل بہت درست فرمایا آپ نے
جی میرا اگلا موضوع ہے جس کا عنوان ہے ہاسپٹل کی اہمیت
جی جی جی
ہاسپٹل بیمار لوگوں کا علاج کی جگہ ہے یہاں ڈاکٹرس نرسز مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ہر شہر میں ہاسپیٹل ہونا ضروری ہے ایمرجنسی میں ہاسپٹل بہت کام آتا ہے ڈاک ڈاکٹرس انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ہاسپٹل میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ہمیں ڈاکٹر ڈٹرس کے ساتھ احترام کرنا چاہیے صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہاسپٹل صحت کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہمیں صحت مند زندگی گزارنی چاہیے
جی بالکل بالکل بہت بہت اہلا بات بہت بہت اہلا بات کہیں اپ نے بہت اہلا باد میں بہت سہمت ہو آپ کی بات ہے میں اپنے اگلے موضوع پہ آنا چاہوں گا کیا ہمیں اجازت ہے
جی جی بالکل میرے بھائی
گنجا انسان اکثر لوگ گنجے افراد مذاق اڑاتے ہیں یا ان پر ہنسی کرتے ہیں یہ آج بالکل غلط ہے کیونکہ دوسرے کیونکہ اسے دوسرے انسان کی جذبات کو تکلیف پہنچتی ہے گڑھ میں ڈل جی آپ آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے چ سوچے
جی یہ ہمیں مذاق نہیں بنانا چاہیے اگر ک کوئی انسان کا مجا ہے جی
جی جی جی جی میرا بھی یہی کہنا ہے بالکل
جی اگر کوئی انسان اپنے بال کھو دیتا ہے چڑھتی جانی میں ہی تو ہمیں اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے اللہ کی دین ہوتی ہے جی میرا اگلا موضوع ہے امتحان
جی
امتحان طلبا کی صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے ہر طالب علم کو محنت سے تیاری کرنی چاہیے نقل کرنا بری عادت ہے وقت کی پابندی ضروری ہوتی ہے امتحان سے پہلے مطالعہ کرنا چاہیے خود پر بھروسہ رکھنا چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے محنت کرنے والے ضرور کامیاب ہوتا ہے امتحان ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے ہمیں ایمانداری سے پیپر دینا چاہیے تو غرض یہی ہے کہ ہمیں امتحان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کر اپنی محنت کا مظاہرہ کرنا چاہیے
جی بہت بہت اہلی ب بہت اہلی بات کہ آپ نے بہت اہلی بہت اعلی قسم کی انسان ہو اب میں آپ نے اگلے موضوع پہ آنا چاہوں گا کیا ہمیں اجازت ہے موضوع کا عنوان ہے بزرگوں کا احترام بزرگ ہمارے گھر اور معاشرے کی بہت قیمتی حصہ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سے سال محنت تجربے اور قربانیوں میں گزارے ہوتے ہیں اسی لیے ان کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے اسلام میں ہمیں بزرگوں کی عزت اور خدمت کرنے کی تعلیم دیتی ہے بزرگ اپنے تجربے کی بنیاد پر ہمیں بہت اچھی باتیں سکھاتے ہیں ان کی نصیت اور رہنمائی ہماری زندگی میں کامیابی کا سبب بن سکتی ہے جب بھی ہمیں کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے بزرگ اپنی عقل اور تجربے سے ہمیں بہترین مشورے دیتے ہیں آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بزرگ ہمارے لیے اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے ان کا احترام اور خدمت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے جو لوگ اپنے بزرگ کو عزت کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی عزت اور کامیابی عطا فراہم کرتا ہے
جی جی بہت اع بہت درست فرمایا آپ نے ہم اپنے بزرگوں کا بے حد احترام کرنا چاہے ان کی قدر کرنی چاہے کیونکہ بزرگ اور بچا کہتے ہیں یہ ایک سے ہوتے ہیں تو ہمیں بزرگوں کی بات کا برا نہیں منانا چاہیے اور ان کی بہت عزت کرنی چاہے سر میں آنا چاہوں گا اگل عنوان کی طرح جس کا نام ہے غذا کی اہمیت صحت مند زندگی کے لیے اچھی غذا ضروری ہے ہمیں تازہ پھل اور سبزیاں کھانی چاہیے دودھ اور انڈے بھی صحت کے لیے مفید ہیں جنک فوڈ کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہوتا ہے صاف پانی پینا بھی ضروری ہے مناسب غذا سے جسم مضبوط رہتا ہے بچوں کی نشو و نما کے لیےغذ غذایات اہم ہے ا ہمیں غذا ضائع نہیں کرنی چاہیے صحت مند غذا صحت مند زندگی کی بنیاد ہے ہر شخص کو اپنی غذا کا خیال رکھنا چاہیے جی شکریہ
جی جی جی جی بہت بہت اہلی بات کہی آپ نے گزرا گذا ہی تو ہے جس سے ہم زندہ رہتے اگر ذا ہی نہیں ہوگا ویسے آپ کو کون سا غذا پسند ہے کھانے میں
جی مجھے میں یخنی اور گوشتاب جو کہ ہمارا کشمیری واازوان کہلاتا ہے ان میں یہی دو غذا سب سے زیادہ پسند ہے میں یہ زا کھانا بہت پسند کرتا ہوں باقی بھی پسند ہیں لیکن یہ دو غذائیں مجھے بہت پسند ہے
جی جی جی ہم موبائل کی اہمیت موبائل فون آج کے دور کی سب سے اہم ایجادات میں سے ایک ہے اس نے انسانی زندگی کا بہت کو بہت آسان بنا دیا ہے آج کل ہر عمر کے لوگ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم دنیا حصے میں موجود افراد سے چند لمحوں میں رابطہ کر سکتے ہیں موبائل فون صرف بات چیت کے لیے نہیں بلکہ تعلیم تجارت اور تفریح کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے تجارت یعنی کہ آپ سمجھتے ہی ہوں گے جسے ہم بزنس بھی کہتے ہیں سلب موبائل کے ذریعے آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں کیا آپ نے بھی آن لائن کلاسز اٹینڈ کی ہے
جی جی میں
ویسے مجھے یہ نہیں سننا کتابیں پڑھتے ہیں اور مختلف معلومات حاصل کرتے ہیں استاد بھی موبائل کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس تک درسیم وات پہنچاتے ہیں آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ موبائل فون ایک بہت مفید ایجاد ہے اگر اس کا درست اور محدود استعمال کیا جائے تو زندگی کا وہ آسان اور بہتر بنا سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ موبائل فون کو صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرے اور اپنی تعلیم صحت اور رشتوں کا ہمیشہ ترجیح دے آپ کا اس کے بارے میں
جی جی ہم بہت درست فرماائے آپ نے موبائل فون کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور اس کے کئی سارے نقصان بھی ہے لیکن یہ انسان تک ہی ہے اس سے اس کے نقصانات سے بچنا اور اس سے فائدہ اٹھانا صرف حالانکہ میں نے بھی میں بھی موبائل فون کا بہت سا بہت سا وقت اس پہ صرف کرتا ہوں اور میں اس سے فائدے ہی لیتا ہوں
جی جی
جی جی میں اپنے اگلے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا آپ سے جس کا عووان ہے ایماندار تاجر ایماندار تاجر معاشرے کا قیمتی فرد ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے سامان ٹھیک قیمت پر بیچتا ہے کبھی دھوکا نہیں دیتا لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایمانداری سے تجارت میں برکت ہوتی ہے اللہ بھی ایماندار لوگوں کو پسند فرماتے ہیں ہر تاجر کو ایماندار ہونا چاہیے ایمانداری سے عزت ملتی ہے یہ کامیاب تاج تجارت کا رس ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ہر جائز کام میں ایمانداری اپنائے جی
بت بہت اہلی آباد بہت خوشی ملی ہمیں آپ سے بات کر کے ان شاء اللہ ان شاء اللہ پھر کبھی کسی اور موضوع پہ بات کریں گے تب تک اللہ حاظ
اللہ حافظ میرے بھائی
ہ